سلام بھائی چان بھائی چان آپ ٹھیک ہو
ہاں جی شکر اللہ کا آپ بتائیں آپ سب ٹھیک ہے گھر پہ کہہ رہے تھے
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ بھی سب کہہ رہے تھے آپ کے گھر میں سبھی آپ آ کے والدین آپ کے والد صاحب امی ابو ٹھیک ہے
ہاں جی سبھی ٹھیک ہے شکر اللہ کا آپ کی دعا سے ہم سب ٹھیک ہیں جی
تو کا بسم اللہ ہوا
ہاں جی ابھی ابھی ہم نے ایک کھانا کھایا
چلیے جی ٹھیک ہے پھر
جناب
ہاں بھائی جان ابھی ابھی کھیا تو اب بیٹھا ہی تھا تو میں نے سوچا آپ سے ہی کچھ بات کر لی جائے
ٹھیک ہے جنابپ آپ پڑھتے ہو جناب
ہاں ہاں میں پڑھتا بھی ہوں تو اسٹوڈینٹ ہی ہوں ابھی کیا بتاؤں
ٹھیک ہے جناب کون سی کلاس میں کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ ابھی
ہاں ابھی میں بارہویں میں پڑھ رہا ہوں بھائی جان
جی بڑھیا بڑھیا پڑھائی پہ دھیان دیا کہیں اچھے سے ہے نا ج
مطلب کہ میں پڑھ بھی رہا ہوں تھوڑی سی ریسرچ بھی کر لی ہے میں نے کہ میں میں نے دیکھا کہ کہ ہمارے دیش میں کتنی بے روزگاری ہے آپ کو تو پتا ہی ہوگا اسی میں کہیں نہ کہیں بہت ہی ریسرچ کر رہا ہوں تو مجھے اپ اس میں بہت ہی زیادہ بےروزگاری ملی تو جسے ہم کہتے ہیں ان امپلائمنٹ بھی اسے کہتے ہیں تو آج میں اسی کے ان امپلائمنٹ یہی بے روزگاری کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو ان امپلائمنٹ کا مطلب کیا ہے سب سے پہے ہم یہ جانے تھ انمپلائمنٹ کا مطلب ہے جب کوئی انسان کام کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے پاس سکلس بھی ہونی چاہیے لیکن پھر بھی اس کو کو جاب نہیں ملی تو اس کے پاس ڈگریاں بھی ہوتی ہے پھر بھی وہ بےچارا بے روزگار ہی بے روزگار رہ جاتا ہے آج کےل ٹائم میں بے روزگاری صرف ایک انسان کی پرابلم نہیں ہے بلکہ پوری سوسائٹی اور کنٹری کی پرابلم بن چکی کہ ہے نا آج ہر سال مطلب کہ ہزاروں اسٹوڈنٹ سکول کالج اور بھی ہوتے ہیں یونیورسٹی سے پڑھائی کمپلیٹ کرتے ہیں ڈگری والے ہیں سب لوگ امید رکھتے ہیں کہ اب ان کو اچھی نوکری مل جائے گی یا اچھی جاب مل جائے گی پھر وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں گے لیکن کیا ہوتا ہے کہ لیکن ہر کسی کو جاب نہیں ملتی پھر اسی وجہ سے بہت سی گ لوگ بے روزگار کے شکار بن جاتے ہیں ہے نا مطلب کہ وہ ب وہ پھر اپنی فیملی کو بھی سپورٹ نہیں کر پا رہی تو اسی کے بارے میں میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں
تو دیکھیے جناب جو یہ بے روزگاری ہے نا جی یہ ایک بڑا مسئلہ اور اس سے کئی مطلب اس کی کئی کئی وجوہات ہیں جیسے کہ آپ ہم کو جانتے ہیں کیا ہمارے دیش میں بھارت دیش تو اب آبادی میں سب سے مطلب پہلے اول نمبر پر پر آتا ہے تو اس نے ابھی پچھلے کچھ سال میں جو چائنا تھا اس کو بھی پیچھے چھوڑ د تو کہیں نہ کہیں آبادی میں جو تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو نوکریاں تو کم ہے جب کہ کام کرنے والے لوگوں کی تعدت بڑھتی جا رہی ہے نا جی
ہاں بھائی جان
وہ تعلیم میں اکثر دیکھیں گے کئی لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ اس تعلیم کو ایسے حاصل نہیں کرتے جن کو اس کو مطلب ایسے حاصل کرنا چاہیتی میرا مطلب ہے کہ وہ تعلیم میں وہ مہارت کی کمی ہوتی ہے بہت سے نوجوان کے پاس تو وہ ہنر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جن کو نہیں جن کی کمپنیوں کی ضرورت ہوتی ہے صنعتوں اور کاروبار کی کمی مطلب سے اس نئی فیکٹریوں کو اور کاربار کاروبار کم ہونے سے روزگار جو ہے مواقعب وہ بہت کم پیدا ہوتے ہیں
ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے تو کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ دوسرری مطلب آپ کو میں بتا دوں بے روزار کے کئی ریزنس ہوتے ہیں سب سے پہلا ریزن یہی ہے کہ جابس کی کمی ہے مطلب کہ بہت سی کمپنیز اور آفسز میں اس ویکنسی نہیں ہوتی کہ جتنے لوگ جابس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی تو کچھ نہیں کر سکتے نا دوسرا ریزن یہ ہے کہ پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی جو ابھی آپ نے بولا پاپولیشن میں کہیں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے ہماری اس بھارت دیش میں جب زیادہ ہوتی ہے تو جابس کے لیے کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تیسرا ریزن ہے کہ سکلس کی کمی صرف ڈگریاں ہونے سے کافی ڈگریاں ہونا کافی نہیں ہے آج کمپنیز کومونکیشن سکلز کمپیوٹر نالج ٹیم ورک اور پرابلم سالونگ سکلس بھی ہونی چاہیے اگر کسی کے پاس یہ سکلز نہ ہو تو جاب ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے تو آپ کو پتا ہی ہے کتنا سارا کمپٹیشن ہے آج کے زمانے میں تو بولیے آپ بھی ہاں
تو آپ نے بہت بڑی بات کہی کہ آج کل تو جیسا کہ آپ جانتے ہی ج جی بالکل بلاا شک ہر کوئی مطلب پڑھتا ہے ہر کوئی ہر ڈگری حاصل کرتا ہے لیکن جو اس کو م سکل چاہیے جو ایک کمپنی کو مطلب ضرورت ہوتی تو وہ ایک مطلب جو انسان ہے ایک اسٹوڈنٹ ہے جو نوکری ڈھونڈتا ہے تو وہ ان اسکلز پہ دھیان نہیں دیتا جیسے آپ نے کہا کہ کمپیوٹر نالج تو آج اگر آپ دیکھیں تو ہیں وہ اس میں مطلب بہت کمپیوٹر نالج کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ہم صرف پڑھنے پہ دھیان دے رہے لیکن جو لیکن جو وہ ہے مطلب ہم سکلس پہ دھیان نہیں دے رہے جب ہم کہیں کمپنیوں پہ انٹرویو دینے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ سک ڈون ہیں مطلب اس میں کون سی قابلت ہے کون سا ہنر ہے لیکن جب ہم مطلب اس کی ہمیں اس کی کمی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ روزگار نہیں ملتا ہے اور ہم بے روزگار بیٹھتے ہیں ہے نا جی
ہاں بھ جان ہ کہ میں ایک میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور ریزن ہے مطلب کہ کی ڈیمانڈ مطلب کہ بہت سی کمپنی چاہتی ہے کہ مطلب کہ ان بندوں نے انٹرنشپ پہلے سے کی وہ بہ کمپنیز مطلب کہ فریشرس کو جاب دینے سے بالکل ہی منع کر دیتی کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرئنس کی کئی ہوتی ہے لیکن جب کسی کو پہلی جاب ہی نہیں ملے گی تو ایکسپیرئنس کیسے آئے گا یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے نا تو بے روزگاری کے بہت سے بڑے افیکٹس ہیں مطلب کہ جب کسی کے پاس جاب نہیں ہوتی تو اس کی انکم نہیں ہوتی گھر کا خرچہ چلانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے مطلب کہ ایسے لوگ پھر اسٹریس اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں وہ وہ سوسائڈ بھی پھر اٹیمپٹ کر لیتے ہیں تو اس کی ذمہ وار تو وہ مطلب کہ ہوتی ہے سوسائٹی مطلب یا خود بھی کہیں کوی ریزنس ہو سکتے ہیں اس کی
جی جی جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو یہ مطلب کارپوریشن اور جو یہ س سفارش سفارش بھی مطلب یہ بھی ایک مطلب بے روزگاری کی مطلب ایک مطلب حد بڑھا رہی ہے دیکھیے آپ کچھ ل مطلب کے مطلب رشتے دار بڑے امی ماں باپ ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سب بڑے لوگوں سے کچھ مطلب وہ لنک ہوتے ہیں تو وہ اگر وہ اتنی تعلیم حاصل بھی نہیں کرتے ہیں اور مقابلے میں جو اس کے مطلب سائڈ میں بیٹھا ہوتا ہے جس نے زندگی ب محنت کی ہوتی ہے وہ پڑھائی میں اس نے مطلب ٹاپ کیا ہوتا ہے تو وہاں بھیہ جو جو مطلب بڑے گھر والے ہوتے ہیں یہ سفارش کی وجہ سے یا کہیں نہ کہیں یہ رشوت دیتے ہیں مطلب تو ہم وہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتے ہیں لیکن جو یہ نوجوان ہوتا ہے جس نے اپنی محنت سے مطلب کچھ حاصل کیا ہوتا ہے تو اسے وہاں اس کا پن نہیں تو کہیں نہ کہیں وہ پھر کہیں نہ کہیں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے
ہاں بھجن تو آپ کو تو پتا ہی ہے مطلب کہ ہماری جو بھارت سرکار ہے مطلب کہ آج ہماری بھارت سرکار نے بہت سی بے روزگاری ہے جسے ہم ان امپلائمنٹ بھی کہتے ہیں تو اسی مطلب کہ ہماری اس بھارت دیش کی اکنامی بھی بہت ویک ہو چکی ہے اس سے مطلب کہ اوپر سے پاپ لیشن اتنی زیادہ بے روزگاری مطلب کہ بہت بڑھتی ہے کرائم ریٹ بڑا مطلب کہ بھی بڑھ جاتا ہے مطلب کہ جب بے روزگاری ہو کے لوگ پھر چوری چکاری کرنا شوع شروع کرتے ہیں جس میں مطلب کہ وہ ایک دوسرے کی جان بھی لیتے ہیں آپ پ تو پتہ ہی ہوا ہے نا بھائی جان تو مطلب کہ پو پاورٹی بڑھ سکتی ہے اس سے اور ڈیولپمنٹ بھی سلو ہو سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ کہ مطلب کہ اس پرابلم کا سولوشن کیا ہے
جی جی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ بے روزگاری ہے کچھ تھوڑے بہت مجے میں آپ کو بتاتا ہوں تو پھر آپ یہ مجھے سکھائیں کچھ کیا مطلب ہے جس سے ہم بے روزگاری کم کر سکتے ہیں تو جو نوجوانوں کو ہے نا وہ فنی تعلیم اور ہنر مطلب سکھائی جائے جیسے کہ انہیں سکل سکھائی جائےیں انہیں مطلب جو کاروبار کرنا ہے اس اس کا کہ جائے ساتھ ساتھ اس کے وہ مطلب وہ جو باقی اکیڈیمک تعلیم ہے تو اس پہ بھی وہ دھیان دے نئے کاروبار اور مطلب میں وہ مب مطلب ٹائم دے مطلب وہ ایکسپییرئنس لیے کون کام کیسے کیا جاتا ہے تو میرٹ پہ وہ نوکریاں دی مطلب جو میرٹ ہے اس پہ نوکری دی جائے اس سے مطلب تا مطلب پتا چلے گا جس کے پاس اچھے سے جس نے مطلب پڑا ہے جس کے پاس اچھا اچھے مارکس ہے تو اس کو میرٹ بیس پ وہ نوکری دی جائے تاکہ جو جو یہ پوسٹ کی چوری ہوتی ہے نوکریوں کی چوری ہوتی ہے وہ نہ ہو
ہاں بھائی جان ہاں اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کو کچھ ریزنس بتا دوں سب سے پہلے گورنمنٹ کو کو نئی انڈسٹریز اور بزنسز کو سپورٹ کرنا چاہیے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جابس کریٹ ہو سکے مطلب کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جابس کریئٹ ہو وہاں بھی لوگ سیٹ ہو سکتے دوسرا اسکولز اور کالجز میں پریکٹیکل اسکلز اور ووکیشنل ٹریننگ پر زیادہ دھیان دیا جائے صرف بک سے نہیں بلکہ ریئل لائف سکلس بھی ہونی چاہیے یہ یہ بھی ضروری ہے اور لوگوں کو زیادہ تر گورنمنٹ جاب کے پیچھے نہیں باگنا چ چاہے ان کو خود کی کرٹی کریٹوٹی پہ بھی دھیان دین چاہے آنڈرپنیور بن ہونا چاہیے مطلب کہ اب پرائیویٹ جاب کو تو آپ تو گورنمنٹ جاب کو چھوڑ ہی دو پرائیویٹ سیکٹر میں وہ سیٹ ہو سکتے ہیں کہیں آپ کو تو پتاہ ہی ہے ہماری سوسائٹی کیا کہتی ہے اگر لائک کہ گورنمنٹ جاب میں پانچ ہی ہزار ملے اسی میں جاؤ پرائیویٹ میں مت جاؤ کچھ نہیں رکھا ہے آپ کو تو پتا ہی ہے بٹ وہ لوگ کہیں نہ کہیں پر ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہاں پہ کیا ہوتا ہے ہے نا تو اسی کو دھیان میں رکھ کر یہ جو یہ گ لوگ ہے یہ صرف گورنمنٹ جابس کے مطلب کہ گورنمنٹ جابس کا ویٹ کرنا چاہی کرتے ہیں تو انہیں اپنی اسکل امپروو کرنی چاہیے کمپیوٹر اور انگلش سیکھنا چاہیے آن لائن کورسز کرنی چاہیے اور اگر مطلب کہ ممکن ہو تو اپنا چھوٹا بزنس یا مطلب کہ یہی جو میں نے آپ
جی تو حکومت تو جناب حکومت کو چاہیے کہ جو یہ مطلب نوکریاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پوسٹس کو مطلب ڈالے جو یہ بے روزگاری کے حساب سے مطلب یہ نوکریاں دے اپنی مطلب دیش ت کے یوتھ کوتاا وت کووتاا کہ وہ نوکری حاصل کر سکے اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے اور حکومت کو چاہے یا جو مطلب ہے ان کو حوصلہ افزائی دے ان کو مطلب موٹیویشن دے تاکہ آپ خود ہی کچھ بزنس کرو یا کاروبار کچھ کرو تو یہاں پہ اکثر آپ دیکھتے ہو گ یہ کہ اگر کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی چائے کی ٹھیلی کھولتا ہے کوئی دکان کھولتا ہے تو اس کو ہمارا ماحول نیچی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے جو مطلب جو بڑے ہوتے ہیں وہ انہیں نیچ نظر سے دیکھے تو کہیں نہ کہیں جو یہ دکان کھولتے ہیں کچھ تھوڑا بہت وہ بزنس کھولتے ہیں تو ان کو پھر شرم آتے اس لیے تو لوگ اسی طرف نہیں جا رہے خالی لو گورنمٹ جاب ڈھونڈ رہ ہیں
ہاں بھ جان تو اسی کے سھ ساتھ میں آپ کو لاسٹ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہی چاہیے اگر پہلی بار جاب نہ ملے تو ہمت نہیں آنی چاہیے محنت اور مشقت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھتا بڑھنا چاہیے جیسے کہ مطلب کہ سبھی کہتے ہیں آپ نے تو یہ مشہور شعر سنا ہی ہوگا محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور جہاں چاہیے وہاں مطلب کہ ملتا ہے وہ تو آخر میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ بے روزگاری ایک سیریس پرابلم ہے لیکن اس کا سولوشن بھی ممکن ہے انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہے گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اور ہم سب کو مل کر اس پرابلم کو کم کرنا ہوگا اگر ہمیں اپنی سکلس کو امپرو کرنا ہے محنت کرے مشقت کرے اپرچونیٹیز کے لیے ریڈی رہیں تو ہم اپنا فیوچر کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا تو اپنی گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ
جی جناب مجھے بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا تو خدا حاظ امید ہے آپ سے آگے بھی بات ہوتی رہے گی
اللہ حافظ